تازا ریہ
ہاریب السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں
جی آپ بتائیے
میں بھی ٹھیک بڑھیا گھر میں سب کیسے ہیں
سب کھی رہےتے ہیں یہ بتائیے
بس شکر اللہ کا کیا کر رہے ہیں آپ کھ کھانا وانا کھا آپ نے
ہاں جی بالکل
اچھا ٹھیک وہ آنٹی کو بلیے کہ آنٹی نے کال کی کس نے بولا تھا آ ڈیزائن ویزائن کا کچھ فراک شلوار اس کو یہ سیلنا تھا تو اس کو بولیے گا کہ میں نے اس کو ڈالا ڈیزائن ویزائن ٹھیک ہے
جی بولیے
جی تو کہاں پہنچی کزن کی شادی کب ہے
جی آپ کیا بول رہی
آپ کی کزن کی شادی کب ہے
جی میم میری کزن کی شادی ابھی تو نہیں ہے
آپ نے بولتا شاید اسی مہینے میں ہو رہی ہے شادی
جی کیا بتا آپ غلط فیمی ہو گئی ہوگی ہی
اچھا ٹھیک ہے اور باقی سب کھانا وانا خراب نے
جی بالکل آپ نے کایا
ا جھی بس ابھی کھائیں گے
کیا کہ رہے ہیں آپ
کچھ نہیں بس بیٹھے ہیں آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہو
آ
آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں
بس میں بھی بیٹھی ہوں
ہیلو
جی جی میں ابھی بیٹھتی ہوں ابھی آپ کچھ آیا ہے فون میں آپ ذرا چیک کیجیے ایک منٹ
ٹھیک ہے پیر جی
دیکھا آپ نے
ہاں جی بولیے
جی تو پھر میں نے بولا تھا یہ آنٹی کو بولا کہ میں نے وہ کپڑے دیکھے تھے اس نے بولا تھا مجھے بھی وہی ڈیزائن آنا ہے میرا دیکھا تھا نا
ہاں بالکل بالکل
ہاں تو اب کب ہے شادی ان کی
جی میم ابھی کی تھوڑا ٹائم ہے ابھی تو
اچھا ٹھیک ہو کتنے دن ہے وہ بھی
ابھی زیادہ نہیں چار پانچ دن ہیں
چار پانچ یہاں تو پھر تو مزے ہوں گے کیونکہ اب جو سارے بچوں کی جو سمر ویکیشن چل رہی ہے سارے بچے تو گھر پہ ہوں گے ویسے تو مزہ آئے گا آپ لوگوں کو ہے ویسے میں بھی آ رہی ہوں اس دن میں بھی انوائٹیڈ ہوں نا
ہاں
تو جی ملیں گے آپ سب سے تو انجوائے وینجوائے کریں گے کیونک ابھی جو چھٹیاں بٹیا چل فری یہ سمر وکیشن
جی بالکل آئیے گا
جی جی آپ نے کپڑے لے لائے کیا شاپنگ وپنگ کری
ہاں جی بولیے
شاپنگ واپنگ کی آپ نے
ہاں کی ہے نا
اچھا ٹھیک تو آپ نے کیا مطلب یہ کام ختم وتم تو آپ کو لان
ارے م ن پ م ن پ م آج ہاں جی بولیے
آپ نے کام ختم تو کیا
ہاں جی ابھی چل رہا ہے باقی کام ابھی نہیں ہوا ختم س آپ کو پتا ہے شادی میں بہت زیادہ کام رہتا ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے
تو اچھا آپ کی گھر پہ آئے تو پھر شروعات وروعات ہوئی ہوگی چیز ویز ہو کی ہے نا
ہاں جی بالکل
بالکل صحیح ہے تو بتائیے آپ
یہ آپ نے دیکھا ہوگا شادی کا ماحول ایک الگ سا ہی ماحول ہوتا ہے
جی بالکل تمام رشتتے دار اسی دن جمع ہوتے ہیں خوشیا ب پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ
ناچتے ہیں گاتے ہیں
فل انجوائے مستی کرتے ہیں شاید مجھے لگتا ہے یہی وہ ایک دن ہوتا ہے جب سارے رشتے دار خوش ہوتے ہیں
جی بالکل
ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کیونک ویسے تو پت ہی ہے ویس تو سبھی اپنے اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں پھر تو پتا نہیں کب ملتی ہیں ہاں
جی بالکل ایک شادی کا ایک ایسا فنکشن ہوتا ہے جس میں سب گ گھر پریوار فیملی والے ایک ساتھ ملتے ہیں ڈھیر ساری باتیں کرتے اپنے آپ کو دکھوں کا دکھوں کا اپنے سامنے پرکٹ کرتے ہیں تو شادی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پر سب ملتے ہیں اپنی خوشیاں بانٹتے ہیں اور شادی کے ٹائم پہ سب فیملی ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کرتی ہے تو وہ ایک الگ سا ہی فیل رہتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے
بن جاتا ہے تو ہم بھی جائیں گے انشاء اللہ اس دن شادی پہ تو ہمیں بھی دکھائیے گا وہاں کے جو مطلب پاپولر اسپاٹس ہے دیک میں بھی دیکھنا چاہوں گی وہ آپ کے اس ایریا میں کون سی خاص جگہ ہے شادی کے دور ہم وہ بھی دیکھیں گے
جی بالکل آئیے گا
ضرور آئیں گے لے کے ذمہ واری آپ کی ہے تو آپ ہمیں لے کے جائیے گا ان جگہوں پر جو وہاں پہ مشہور ہوں گی
جی بالکل آپ بولیے گا کون سی جگہ پر جانا ہے آپ کو ہم لے کے جائیں گے بےقاعدہ
تھینک یو تھینک یو تو اسی دن ڈڈ کریں گے پھر جب شادی وگادی کا ماحول بھی ختم ہو جائے گا ڈسائڈ کریں گے جی اور سمیا آپا ٹھیک ہے
ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ بتائیے
ہاں اس نے کیا کیا وہ گئی باہر اس نے کچھ بولا تھا مجھے باہر جانا پڑھنے کی لیے کچھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن دینا تھاوں کو شاید
کیام سمجھ بھی نہیں آ دو بارہ بولیے
وہ سمے آ رہا ہے نا
ہاں
میں نے سنا تھا وہ بول رہی ہے کچھ وہ مطلب باہر ایڈمیشن دیں ک یونیورسٹی میں اس نے کیا کیا آپ
جی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی آپ
پ ب ہے
ہاں بولیے
ہاں تو اسم آپا نے بولا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ اس کو باہر جانا ہے ایڈمیشن بن کے لیے
جی بولے تو تھے جی ابھی کر رہی ہے وہ تیاری دیکھ رہی ہے
اچھا مطلب ابھی نہیں رہی وہ
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے تو مطلب وہ شادی کے دن وہ وہیں پہ ہوگی ہے نا
ہاں بالکل
مطلب اس سے ہی ملنا ہوگا پھر
جی شادی کے دن اگر پوری فیملی ایک ساتھ رہیں گی وہ نہیں رہیں گی تو اچھا سا نہیں لگتا ا بالکل بھی
اچھا ہاں بالکل بالکل نہیں میں نے سوچا تھا وہ شاید گئی ہوگی وہاں یونیورسٹی اسے داخلہ دیا ہوگا وہاں پہ اگر وہ یہی پہ ہے تو اس کا مطلب وہ شاعری شادی میںکیب آ جائے گی پھر
ماحول ہے تو وہ اکیلے ادھر رہیں گے ہم ادھر انجوائے کریں گے تو وہ ان کا بھی ان کے بھی من کی اچھا پوری نہیں ہوگی اور ہمارے بھی تھوڑا بہت ایسا ہی رہے گا کیوںکہ آپ کو پتا ہوگا اگر فیملی میں سے شخص بھی کم ہو جاتا ہے تو کچھ عجیب سا ہی فیل رہتا ہے اگر پوری فیملی ایک ساتھ شادی کے ایسے فنسن میں اگر پوری فیملی ساتھ رہے گی تو بہت اچھا رہتا ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے اور بتائیے آپ
جی ابھی تو کچھ نہیں فی الحال تیاری چل رہی تھی شادی کی
اچھا ٹھیک ٹھیک ایسے میں س میںپ ک بولا تھا یہاں لیکن مان ہی نہیں رہی وہ بلی وہ بول رہی تھی کہ یہاں کچھ میں ابھی انتاد بٹا رہی ہوں اس نے کہ نہیں میں بولا تھا اس کو آج جو میں اچھی جگہ ہی دکھاؤں گی سری نگر کی باقی جگہ ہوں گی تو وہ بول رہی تھی ہاں اگر میرا جانا نہیں ہوا وہاں باہر یونیورسٹی کے ملم چکر میں تو پھر آئے گی وہ لیکن میں نے بہت اس کو بولا تھا ان کو
جی ب جی
ہاں تو اگر آئے گی شادی کے بعد تو میں اس کو دکھاؤں گی یہاں کے
جی بالکل بے شک آئیے گا ان کو دکھائیے گا
جی بالکل کیونکہ زندگی میں دیکھنی چاہیے اسی لگہ کہتے ہیں نا زندگی نہ دے گی دوبار
گی بیروبور گ گینندی زندگی میں آئی ہے تو ہر وہ چیز کا آنند رہنا چاہیے جو جیون میں بہت آوشک رہتا ہے کیونکہ آپ کو پت ہے چار دن کی زندگی ہوتی ہے اس کے اندر اگر انسان اچھے کرم کرے موج کرے تو وہ یادگار رہتی ہے اگر وہ وتی کچھ نہیں کرا کچھ اس نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں دیکھا وہ اس نے کچھ نہیں کیا تو ایک طریقے سے زندگی بیرتھ مانی جاتی ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے اسی لیے تو انسان کو اگر زندگی م ملی ہے تو اچھے سے انجوائے کرنا چاہیے اللہ کی قدر دیکھنی چاہیے کہ اللہ نے کتنے کتنے اچھے مناظر بنائے ہیں
ایسے ہی اللہ کی قدرت ہم دیکھیں گے ہمیں فیل ہو کہ نہیں دنیا کتنی بڑی ہے اور ویسے انسان آگ خ آ کو پت ہے کہ ٹینشن میں رہتا ہے ڈپریشن میں رہتا ہے کہ میں کیا کروں مجھے لگتا ہے اگر کوئی انسان آج کل دحا بھی کر وہ وہ جاب کر کے بھی ٹینشن میں ہوتا ہے وہ جو لوگ جاب نہیں کرتے وہ سوچ رہے ہیں ہمیں کب جاب ملے گی مجھے لگتا ہے آج کل ایسی جنریشن ہے جو کہ ہر کوئی ڈپریشن میں ہے ٹینشن میں ہے سو مجھے لگتا ہے کہ کہتے ہیں نا نیچر ہیلز ہھائی دیکھنا چاہیے نیچ کو فیل کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیسے کیسے ناظر بنا ہےا تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے اور انسان ریلیکس ہوتا ہے
جی بالکل اگر آپ کے آپ کوئی پینسن میں ہو تو کسی بھی جگہ پر گھومنے چلے جائیے گا کیوںکہ وہاں سے وہاں جانے سے آپ کا موڈ فریش ہوتا ہے وہاں کی اچھی اچھی بات یاد آتی ہے تو آپ کو ٹینشن کے مطلب وہ ٹینشن آپ کو پت نہیں چلتی جب بھی آپ کا منہ موڈ خراب ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں گھومنے ضرور جانا چاہیے ایک انسان کو
بالکل صحیح کہا آپ نے تو اگر م انشاء اللہ میرا وہاں پہ آنا ہوا تو میں ضرور آؤں گی دیکھوں گی وہاں پہ آپ کی کت ک یہ اچھی پلیسز ہیں
جی بالکل
اوکے اس لیے اللہ آپ شاید گھر والے بلا رہے ہیں ٹھیک ہے
خدا حافظ
اوکے اوکے ال